ہاں بولو
کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک گ
چائے پی
چائے پی رہا ہوں
گھر میں سبھی ٹھیک ہے
گھر میں سے بھی ٹھیک ہے اور
کیا کیا پھر ڈاکٹر افرقہ
فی الحال تو ڈیٹ ہے ونیس ڈی کا
ویزڈے کا رکھا
ہاں
ٹیسٹ ویسٹ سب ٹھیک
ہاں ٹیسٹس ٹھیک ہے سبمٹ ہو گیا نا فائل وہیں ل نے بولا آپ آب کو خالی اس دن آنا ہے آپریشن تٹھیٹر میں بس ہوں
وینسڈے کتنے بجے رکھا کتنے بجے رکھا وینسڈے صبح دس بجے ٹھیک ہے ف مت آیا وہاں سے کوئی
ہاں
ڈلگیٹ سے فون متایا
ہاں دو فون ساڑھے نہ مجھے جانا ہے ایک کو دینا ہے کوئنٹل ایک کو دینا ہے کوئنٹل
اقتباج
ہاں آج بھی ہم کو ضرورت ہے آج بھی
اس کو کیا خاوں گفا کو
نہ اس کو نہیں کیا وہ کھول لییے جد کل آئے گا گ گفا کم چڑے گ نا گوفر ا طارق شخ بھی آئے گا اس کو بھی دے گے وہ دو بندوں کو کرنا ہے فنگر بھی
ٹھیک ہے اس کا مطلب تمہیں آج بھی اتر رہا ہے
ہاں میں مجھے کیا لگے گا میں جاؤں گا نو بجے ان کو میں نے ڈیٹ ٹائم رکھا ہے ساڑھے نو نے
ہاں
نوویں دس تک میں واپس آؤوں گا
ٹھیک
آج تو چھٹی تو نہیں ہے دفتر کا
آج نہیں ہے منڈے کے دن
گونک ہو گیا سنڈے منڈے ہو گیا چھٹی
ہاں دو دن وہ ابھی سوئے ہیں کہ اٹھ گئے
عرفت اٹ گیا الرحم سوئے
ٹھیک ہے موسم کیسا ہے وہاں سے
موسم تو ابھی تو ٹھیک ہے
ب دھوپ ہے
و
ہ تو اس کا مت یہ ریلیز کا مت کچھ
نہ اپارٹمٹ نہیں ابھی آئے
اب ٹھیک
ابھی تو یہ سوچ رہا ہے کہ تین دن ہو سکتا ہے جیسے پہلے آیا ایک مہینہ اپریل اسی طرح س یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آئے گا وہ دو مہینہ اور الاٹمنٹ دو دو دو ہو جائے گا اس لیے ایک ہی ڈالے گا آج اللاٹمنٹ
ٹھیک ہے
یا تو ایک ہی مہینے کا یا تو تین مہینے کا
ایک ہی ہوگا ویسے ت بھیھی
وہی ٹھیک رہے گا
یہ بول رہے تھے نا سمی نے کیا تھا اس کو فون سمی نے کیا تھا سی آئی کو فون بولا کہ ایک ہی مہینہ ہے
ہوں
تب
رٹائرمٹ ہے
پرویز کو
ہاں
ٹھیک
جولائی مئی
ہاں تو اس کے لیئے بھی ان کو کرنا پڑے گا جمع
تین مہینے کا اگر ہو جائے گا نا یہ ہو جائے گا پھر پھر تو اس کو چینج ہو جائے گا یہ تو سپ رہ جائے گا اس مہینے کے جولائی کا دول تو دوسرا آئے گا کوئی اگر ایک مہینے کا ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ا ہاں
اس نے پیسہ ڈالا لالی کو فون کیا
تھا نا میں نے اسی ٹائم لیکن اس نے اٹھایا ہی نہیں وہاں سے
ہاں
کہاں اٹھایا
ابھی تو مجھے جانا ہے نا میں جاؤں گا ابھی میں اس کو بولوں گا میں فون مگاؤں گا ادھرری سے
ہ ب رہی تھی نا مجھے ایسے بھی دینا
فی الال تو پچھلے پیسے باقی ہے تو یہ نیا کیا دے گا اس کو
ایکیک آج دھوپ اچھی ہے
پھی نکلتی ہے پہلے صبح صبح بعد میں بارش
تو دو بجے کے بعد ہوتی ہے نا
ہاں
ہاںاں گیا اننوں نے
دیتا ہے آج لاسٹ پیپر ہوگا
ایک لائیٹ ہے وہاں سے
ہاں لائٹ ہے
ٹھیک ہے ان کا کیا کیا مرغوں کا کیا کیا
وہ وہیں ہے ارفر بیٹھا ہوا ہے وہیں انہیں کے پاس
ہ کیا پاؤ سی ب اھا
ہ ہ تو اور پل سن بہت بہ پھل دیتا ہے پھل دیتا ہاں نو
نو ہے اس کے پاس
ہوں مرغا ایک مرغے تین کو خ چھٹی چھٹے چھوٹے اور پانچ ایک ایک کلو ایک ایک کلو
بچے بھی لائے ہیں
ہاں ایک ایک کلو ل ہے
مرغیاں آانڈی دیتی ہے
ہاں ایک ایک ایک مرگی نے دیا دو تین انڈے
ہٹ یہاں پہ بھی ایک کو ہمساوں کو لینا تھا چاول
بول د کال بولنا کال بولنا اسکو ہے وہ بھی آئے گے کام دیں گے
کیونکہ وہ خود مت اتار سکتے ہے
کل بولنا جس کو لینا ہے اس کو بولو کل ہی
ہاں ہاں اس کو میں نے بولا اور ریڈی سے سنڈے کے دن
ٹھ
وہ بھی آئے گا نا
یہ کیا کرتے ہیں یہ بولتے ہیں آؤں گا پھر پھر آتا ہی نہیں ہے سنڈے کو بولا نا دیکھا نا اس دن جس دن آپ چڑھ گئے ادھر چھ نے فون کیا تھا پھر اس میں ایک کی ہو گیا
وہ تو پت ہے بٹ اس کو چاہیے اس کو لینا ہے تبھی
ہ ٹھیک ہے
ہے نا ہمارے گ ہے نا م سا کل دو بار ڈر آئی
کتنا لینینا ہے بد کتنا لینا ہے
نا دو بوریاں لینی ہے اس کو
ٹھیک
کل آئے گی نہیں اس کو میں نے
اسک بھی بولو کل بولو اسک بھی
ہوں وہی کریں گے وہاں سے کب بند ہوگا آٹھ کو
کیا
ڈل گیٹ سے آٹھ کو بند ہوگا
آٹھ نو دس
تین دن برابر
ہاں دس زیادہ ہوتا ہے ایک ہی دن ہوتا ہے زیادہ
ہوں
بند نہیں ہو جائے گا یہ کھلا رکے گا آج
ج ستے ہیں آپ کیا ہوگا اسی حساب سے ویسے بھی وہاں سے بند ہوتا ہے آٹھ کو ٹریفک بند ہوتا ہے وہاں سے
ہاں آج کدنا ہے چار
آج ہے چار
چار
ہوں
ٹھیک
چار ہے ناھ پ چار دن اور ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں
اس کو اور میں اس یہ بناؤں گا نا کل دیکھے نا کتنا ہو جائے گا یہ
منڈے چھٹی ہے پھر ٹیوزڈے کے دن جانا ہے ادھر
ٹوزڈے کے دن جائے گا کیش برنے وہ ہو جائے گا ختم مسئلہ بعد میں یہ رہ جائے گا ایسا ہی فی ال خال فی ال تو بعد میں اسٹیٹمنٹ خالی بنانا ہے اور کچھ یہ کیا آٹا بلا بنا اورٹر تو آٹا بندارٹمٹ یہ سب سے بڑے
ہاں اللاٹمنٹ کے حساب سے
آپ کو ہے اللاٹمنٹ فٹ کا ہے اس میں نکالنا یہ
کرو تم پہلے ختم کل کتنا نکلے گا پھر اکٹھا ے میں بنا کے دوں گا نا اور خود ہی
ہم کو ہم کو مارنا ہے آدا ہم کو ٹرانزیکشن ہے بیس کوئنٹل اکیس بیس کوئنٹل سات کلو مگر نکلا ہے اکیس کوئنٹل دس بیس کلو
نہیں وہ نہیں مسئلہ ہے مسئلہ ہے یہ کہ تمہیں حساب نہیں آئے گا اس میں مائنس کرنا ہے نا اور آٹے کی اللاٹمنٹ پکڑنی ہے پہلے دیکھنا ہے زیادہ کیا نکلا ہے پھر کام برنا ہے جو کم ہوگا نا یا تو وہ الاٹمنٹ کم ہوگی یا تو وہ ٹانزیکشن کم ہوگیا اگر ٹرانزیکشن کم ہوئی وہی بار
ا پی ایچ تو بھرنا ہے برابر یہ پی پی ایچ میں ہو جائے گا کم زیاد ہے
نہیں نہیں اگر زیادہ ہونا زیادہ نہیں بھرنا ہے کم برنا
ا پیج کی اگر ٹرانزیکشن ہو جائے گا ا پیج کو جیادہ اس کو پیسہ بھرنا ہے نا
نہیں نہیں نہیں زیادہ نہیں بھرنا ہے اللاٹمنٹ برنی ہے اللاٹمنٹ
رچے ہے گ نہیں کنٹل وچے ہے کہ نہیں صی
ج
جو ہم نے ٹرانزیکشن علاوہ کیا ہے
وہ تو پتا ہے بٹ ان نے بولا ہے وہاں سے کہ یہ بھرنا خالی اٹمنٹ اگر جو کم ہوگا دونوں سائڈ سے وہی بھرنا چاہے پھر وہ ٹرانزیکشن ہو یا پھر چاہے
یہ نکلے گا مہین مہینے کا نکلے گا کہ
یہ تین مہینے کا اکٹھے بھریں گے ہم لیکن اس میں دو مہینے الگ ہے الٹمنٹ اور ایک مہینہ الگ ہے
ٹھیک چلو کل دیکھیے گے
کتنا نکلے گا تو پھر ٹیوزڈے کے ک دن
کہ میں
ٹھیک کیانا چلو
چلو بیٹھو